کم
ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ سے
آ جی آ رہ جی السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام کیسے ہے آپ
الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے آپ بتاے
جی بہت اچھیے ہے بہت بہتر ہے اللہ کا شکریہ کیا ہو رہا ہے آج کل کہاں بزی ہو
بس ایسے ہی وقت کام کام میں رہا ہے
اچھا بس آپ کی تھوڑی ہے نا آواز کم آ رہی ہے تھوڑا تیز بول لو
ہاں
جی اور بس اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں
ہائی
بس آپ کی یاد آئی تو میں نے سوچا بات کر لوں آپ سے کافی ٹائم سے بات نہیں ہوئی تھی اور گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی انت کوھے دداب خبر ہے ہاں کھا بس کھا ہی پا رہا ہوں آپ بتائیں
اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو کیا تو آپ کھانا کھا لیتے پہلے سکول سے میں نے تو بس یہی کال کر لی تھی اچھا اچھا اور فیملی میں سارے لوگوں نے کھا لیا کھانا
مع
اچھا
جی جی اور سب نے کھجی ہے آپتا
بچے کیسے ہیں آپ کے
آرحمدلہ اللہ کا شکر ہے بچے بھیلہ جل رہ ہے کیایا
ہ ہوں
کو ستا ہوں
اور وہاں کیا حال ہے موسم کیسا ہے وہاں کا
موسم ٹھیک ہے
اچھا بارش وارش ہو رہی ہے کیا وہاں
جی
بارش ہوئی کیا وہاں پر
ہاں بارش ابھی تو نہیں ہوئی ہے تین چار دن پہلے
اچھا ہاں بس یہی تو ابھی گرمی ہے بہت یہاں بھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بارش بھی ہوئی نہیں ہے اور دو دن سے تو اتنی گرمی ہے ویسے بارش ہو گئی تھی تو موسم اچھا ہو گیا تھا لیکن اب دو دن سے پھر سے گرمی ہو رہی ہے
ج
ہمارے بچے تو وہ کولر کے آگے لیٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنی دونوں میں لڑائی ہوتی ہے
کیا آسے پالو جی جی
وہی ایک کہتی ہے بڑی والی بیٹی کہتی ہے کہ میں لیٹوں بیٹی والی بیٹی کہتی ہے کہ میںےتا ہوں
اچھا
جی تو اس طرح نا دونوں نے اپنا اپنا یہ کر لیا ہے کہ ایک ایک دن بنا لیا ہے کہ پہلے ایک لیٹتی ہے
آر کر
ا پھر اگلے د دوسری
سو اچھا تو اچھی آیاد ہو ہے ویسے ایک د ایک س دو سو لیتے ایک د دو سوا لیتے گم
ہاں بس یہی ہوتا ہے ابھی بس جسٹ میں نے جب آپ کو کال کری ہے تو یہی میں معاملہ جو ہے نپٹا کے آئی ہوں کل بڑی والی بیٹی لیٹ گئی تھی آگے تو وہ چھوٹی والی یہ کہہ رہی تھی
ا
کہ آج مجھے لیٹنا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سو جاؤں گی تب تب تم لیٹ جانا وہ کہ رہی نہیں مجھے تو ابھی نہیں سبھی لیٹنا ہے مجھے اسکول جانا ہے لیکن لیکن وہ مان ہی نہیں رہی پہلے تو آج تو میری ہی باری ہے نا تو مجھے ہی دیکھنا ہے نا
اچھا
ھممم وسے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بت ہیومر ہوتا ہے وہ کچھ بھی بولتے ہیں تو ہنسی آتی ہے اب دونوں کے آپس کی یہ جھگڑا ہے اس میں مجھے ہنسی آتی ہے بہت زیادہ
اچھا
چھوٹی والی بیٹی بہت مزہ کرتی ہے بس
اور
اور آپ کے بچے ٹھیک ہے اسکول جاتے ہوں گے
ہاں میرے بچ اسک اچھا
تو آپ پہلے کھانا کھا لیتے نا تبھی بات کر لیتے ہم آپ ٹھیک سے بات کر نہیں پا رہے ہو نا
چا چانا
ففٹی ففٹی ہونی چاہیے نا
ہ
ففٹی ففٹی ہونی چاہیے نا
ا آ اور
اور بتیں آپ کا کام کیسا چل رہا ہے بزنس کیسا ہے کچھ لگ رہا ہے کچھ انکریز ہوا اس میں کچھ
ہاں ہو تو رہا اللہ کاا شوکر ہے دے
ہ اچھی بات ہے ا بس محنت کرتے رہو انشاء اللہ العلہ کامیابی دے گا اس میں بزنس تو اچھا ہے اور کچھ آن لائن دیک پلیٹ فارم کو جہاں ورک کر سکوں بت
ہاں ایک کام ایک کام دیکھا ہے آن لائن بات چل رہی ہے اس کر بھی رہا ہوں کوشش بھی
ہ ہ ہاں ٹھیک ہے ایسی جگہ کرو جہاں کوئی پیسے نہ مانگے اور کام کروائے آپ کو کا پیمنٹ دے ٹائم پر
نہیں پیسے تو نہیں مانگے ہیں ابھی تو پیسے تو مجھ سے کسی نے نہیں مانگے ہیں اور کام بھی ملا ہے مجھے اور کر بھی رہا ہوں کام اب دیکھتے ہیں پیمنٹ کیسا آتا ہے کتنا آتا ہے
ھمم ھمم آ جو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ پک کرتے رہو اور مجھے بھی بتا دینا ہ
وہ پلیٹ فارم ٹھیک لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے
اچھا اچھا ٹھیک کام کریے گا جیسے اگر آپ کو لگے آپ کا پیمنٹ آئے ٹائم پر تو آپ نا مجھے بھی بتا دینا تو میں بھی اس کو میں بھی سوچوں گی کر لوں گی
بالکل میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ بھی کرنا اس اناء اللہ تعالی صحیح ہے آپ کی کمائی ہوگی اس میں آن لائن کام ہے آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہو اور
ہاں بس یہی چاہیے مجھے کیونکہ نہا میں باہر تو دیکھو جا نہیں سکتی کیونکہ میرے چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کو سنبھالنا ہے فیملی بھی ہے گھر بھی دیکھنا ہے گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو اس وجہ سے میں باہر تو جا نہیں سکتی ہوں تو سوچتے ہو کہ ایسا کچھ کوئی فلٹ فارم مل جائے جس سے میں گھر پہ ہی بیٹھ کر ارننگ کر سکوں میں بھی فائنڈ کر رہی ہوں لیکن ابھی تک ملا نہیں
نہیں نہیں مجھے تو ملا ہے ایک تو آپ کرنا اسے ٹرائی کرنا ہے اور اچھا ہے بتاؤں گا میں آپ کو
ٹھیک ہے بتا دینا آپ مجھے پرسنل پہ بتا دینا کیسا کیا ہے جی
انشاء اللہ انشا اللہ
اور آپ کے فرینڈ وغیرہ ان سے ملاقات ہوئی ٹھیک ہے سب
ہاں بات یت ہوتی رہتی ہے کال پہ ملاقات تو نہیں ہوئی بتی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں آپ بتائیں
ہوں میں بھی ٹھیک تھی آپ کی فیملی میں آپ کی ابو امی کیسے ہیں
البلہ اللہ توک ھیک ہے
اچھا اچھا
جی آپ بتائیے آپ کی فیملی میں کیس ہو
ہوں مری فیملی میں بھی سب ٹھیک ہے ا بس کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے روم میں ہے سونے کی تیاری ہے صبح میں کیونکہ سب کوچ جلدی نکلنا ہوتا ہے کوئی کالج جاتا ہے کوئی اسکول جاتا ہے بچے اسکول جاتے ہیں ہ تو جلدی اٹھنا تھا ہاں بس یہی ہے اگر لیٹ سو تو پھر جلدی صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے اور پھر میری بیٹی کو مجھے اٹھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو کئی بار آوازیں دو پھر وہ کہیں ووٹ دیے جا کے
اچھا
ہوں
مطلب ویسے تو وہ اٹ جاتی ہوگی اس کی عادت نہیں ڈالی ت آپ نےٹنے
نہیں عادت تو ہے کیونکہ ابھی سمر ویکیشن تھی ہم لوگ نانی کے یہاں گئے تھے تو وہ کوئی دس دس گیارہ گیارہ بجے سونے کی عادت پڑ گئی تھی چھٹیوں میں تو پتا ہی کہ بچے لیٹ س ہوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں اب ہمیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے چلو کوئی بات نہیں اسکول تھوڑی نہ جانا ہے لیکن اب جو ہے اب آ کی پرابلم ہو رہی ہے عادت پڑ گئی ہے لیٹ سونے کی لیٹ اٹھنے کی لیکن اب چلو اب جلدی سو رہی ہے اٹتنے لگے گی اب خود سے
ہاں پھر بھی کوشش کرو کہ جلدی اٹھا کرے اس کو بولا کرے جلدی سلایا کرو اورہ جلدی
ہاں بس وہ بچے سو گئے ہیں میں ہی بس آپ سے بات کر رہی تھی اور تھوڑی سی بات کر لوں کافی ٹائم ہو گیا پوچھ لو کوئی ورک ہو اگر تو مجھے بتا دیں اس لیے جیسے میں نے کال کری تھی آپ کو
وںںا میں آ سے اچھا فک ہے تو اچھا لگ رہا ہے باقی آپ ایک ن سوتنا سمجھنا ہے آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی آگے کرنا اس کام کو
ہاں ضرور ہے جی جی بالکل اور آپ جب کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو
جی جی مجھے تو اچھا لگ رہا تھا اچھا لگ رہا ہے اور اچھا ہے
اچھا ہوں ہوں
میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی اسٹارٹ کرے کام
جی جی ہاں ان شاء اللہ ضرور
یہ
آ ہاں
باقی اور بتائیں
اور سب فیملی میں کچھ نہیں چل رہا ہے بس نہیںئی گھر کے کام ہے
ج
اور بچوں کی پڑھائی وہی دیکھنا ہوتا ہے کی ٹیوشن تو بچی میری بچی جاتی نہیں ہے تو مجھے ہی پڑھانا پڑتا تج
اچھا مطلب یہ تو اچھی بات اگر آپ اپنے آپ سے ان کو پڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں یا اس سے اچھی بات تو وہئی نہیں
بس میری چھوٹی والی بیٹی ہے نا اس کو بھی بہت شوق ہے اس کو بس یہ رہتا ہے کہ اس کو ورک دیتے رہو ا اپنی کوپی پین لا کے بس میرے ہاتھ میں دے دے کہ ماما مجھے برق د دو بلکہ میرا پین بھی اٹھا لا ہے کہ نہیں اس سے نہیں پینسل سے نہیں دینا پین سے دینا ہے اس کو بہت شوق ہے لکھ نیکنے کا ہو ہو تو میں ویسے یہی اسی میں ٹائم چلا جاتا ہے پورا دن بچوں کا کا گھر میں کام تو اب ہے نہیں مجھے زیادہ لیکن اب یہ بچوں میں زیادہ ٹائم ینڈ ہوتا ہے میرا اور پھر میرا اپنا کچھ ورک بھی رہتا ہے آن لائن اس میں میرا کام رہتا ہے
ٹائم دینا بھی چاہیے اور اچھی بات ہے بچوں کو ٹائم دیتے ہو آپ کام کر اچھی بات ہے چلیے پھر ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر بات کروں جی جی جی اللہ حافظ